السلام علیکم و علیکم سلام آپ ٹھیک ہے
آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ آپ کیا آپ کو ج جیسے آپ کو جیسے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا
نہیں مجھے اصل میں ایک کازن میسج کر رہی تھی میں اسی کو پہلے رپلائی دے رہی تھی
اچھا ٹھیک ا ہ تب تک میں نے اپنی تیاری بھی پوری کی کچھ فرق ہی نہیں پڑتا بس ابھی بیٹھے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے نہانے سے
میں نیچے سے بڑس لاؤں گی بہن وہاں پہ از وہاں پہ بھی گرمی ہوتی تی ہے نا واش روم میں بھی
ہاں مجھے تو یہاں کون ہوتا ہے انے
جی ہے زیادہ پھر فرق
اللہ وہی کر ے جو ہمارے لیے بہتر
ہاں اور کیا جو سب کے لیے بہتر ہوگا
ہاں اور کیا محمد از ہان کیا کر رہا ہے
پیچھے
اچھا ٹھیک
وہ کھیل رہا ہے ایک سیکنڈ میں اس کو پ آواز دوں گی اوپر سے اب کہ اہ
آج کیا پکانا ہے
ساگ
اچھا
سانس پھولتی ہے سیڑھیوں کو چڑھنے س
صحیح میں
اور آپ مجھے بولئے یہ آپ کو پتہ ہے آج ہمارے استانی نے کلاس میں کہاں کی انسان کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہے لیکن میں پوری طرح سمجھ نہیں سک کیونکہ جہالت صرف نہ پڑھنے لکھنے کا نام ہے یا اس کا مطلب کچھ پر بھی ہوتا ہے کیا اپ مجھے آسان انداز میں اس کی وضاحت کر سکتی ہو
آ ضرور کیوں نہیں جہالت یہ ہاں اں ضرورت یہ ا ضرور میں بولوں گی آپ کو جہالت صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص اسکول نہ گیا ہو یا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو بلکہ اصل جہالت یہ ہے کہ انسان صحیح بات جاننے کے باوجود اسے قبول نہ کرے دین اور دنیا کی ضروری باتوں سے خبر رہے ا سے بے خبر رہے اچھے اور ہ برے میں فرق نہ کرے غلط رسم و رواج کو سچ سمجھ کر ان پر عمل کرتا ہے ا ک کرتا رہے اور اما علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرے کیونکہ ایسا انسان خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے
اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان جہالت میں زندگی گزارے تو اس کی اپنی زندگی پر سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگ تو خوش اندر خوش نظر آتے ہیں حالانکہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے
بظاہر کچھ لوگ خوش دکھاوے دکھائی دے سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہالت انسان کی سونچ کو محدود کر دیتی ہے اس فیصلے گ اس کے فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں وہ آسانی سے دوسروں کو دھوکے میں آ جاتے ہیں حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا اور اپنی غلطیوں کو بھی صحیح سمجھا سمجھتا رہتا ہے اسی لیے جہالت انسان کو کامیابی کی راہ سے دور اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بس لوگ بغیر تحقیق ہر بات پر ا یقین کر لیتے ہیں افواہیں فیلاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں غلط باتیں بھی بیان کرتے ہیں کیا یہ بھی جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے
ہاں بالکل جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتا ہے تحقیق میں کرتا ہے تحقیق نہیں کرتا چھوٹی جھوٹی خبروں کو آگے پھیلاتا پھیلا دیتا ہے جیس سے لوگوں کو کی عزت مجروح ہوتی ہے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور بہت سے گناہ لوگوں لوگ مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی لیے اسلام ہمیشہ ہمیں سیکھ اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے
بالکل صحیح کہہ رے ہو آپ اگر کسی معاشرے میں زیادہ لوگ جاہل ہو تو اس معاشرے میں کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ ایک فرد ایک کی غلطی تو سمجھ آتی ہے لیکن فوری معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے
جب کسی معاشرے میں جہالت عام ہو جاتی ہے تو وہاں ظلم بڑھ جاتا ہے انصاف کمزور ہو جا تا ہے لوگ ایک دوسرے کے حق حقوق پامال کرتے ہیں تعلیم کی قدر ختم ہونے لگتی ہے ا ترقی کا سفر رک جاتا ہے اختلاف بڑھتے ہیں اور امن و سکون بھی متاثر ہوتا ہے اسی لیے ہر کامیاب معاشرے علم اور شعور کو اپنی بنیاد بناتا ہے
بالکل آپ نے درست کہااں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیاوی تعلیم کافی ہے دین کی دین کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں کیا یہ بات درست ہے
ہ نہیں اسلام ہمیں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ فائدے مند علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ دنیا ا دنیاوی علم ہمیں زندگی کے ما معلومات بہتر طریقے سے چلانا سکھا دیا جبکہ دینی علم ہمیں اللہ تعالی کی اطاعت پچھا اچھی اخلاق حلال وحرام کی پہچان اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اسی لیے دونوں علوم اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے
بالکل اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جہالت جو ہے وہ نہ صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لیے ہر مسل مان کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
بالکل یاد رکھو کہ علم انسان کو عزت دیتا ہے اس کی سونچ کی سونچ کو روشن کرتا ہے اس سے صحیح فیصلے کرنا سکھاتا ہے اور اللہ تعالی کے قریب لے جاتا ہے جبکہ جہالت انسان کو اندھیروں میں ہاں بھٹکاتی ہے اس کی شخصیت کو کمزور کرتی ہے اور اسی دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی سے محروم کر سکتی ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور دوسرے تکنیکی اور کئی معلومات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے جب میں لوگوں کی مق مختلف رویوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے ہر حال میں خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اس طرح کا رویا بھی جہالت کی علامت سمجھا جا سکتا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے
اکثر ایسا رویہ جہالت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ علم انسان کو آج بھی برداشت ہو سوچ سمجھ کر بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے جبکہ جہالت انسان کو صرف زیدی بے صبر اور خود پسند بنا دیتی ہے وہ آپنی سلاح کرنے کے بجائے دوسروں کی خامیا تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے اسی وجہ سے اس کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں اور لوگ اب بھی اس سے دور ہونے لگتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دین کے بارے میں بغیر کسی علم کے اپنی رائے دیتے ہیں دوسروں کو غلط مشورہ دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کہ دیتے تے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی ہے کیا یہ عمل بھی نقصان دہ ہے
یقینا دین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا بہت خطرناک عمل ہے کیونکہ اس سے انسان خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے اس لیے مسلمان خود چاہیے کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھے تحقیق کرے اور کبھی کبھی کبھی بھی اپنی لا علمی کو علم کا لباس پہنانا پہنا کر پیش نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو سچائی کے ساتھ علم حاصل اللہ تعالی کو وہ لوگ پسند ہے جو سچائی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور احتیاط سے بات کرتے ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے کیا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کی علم حاصل کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں زندگی گزار سکے
بالکل ہ علم آپ آپ کو پتا ہے میں کیوں ہنس رہی ہوں باہر وہ برتن والی آئی ہے وہاں پہ لانڈری میں وہ کابیہ رکھ ہیں جو پریس کے لیے ہے وہ وہی مانگ رہی ہے وہ وہی مانگ رہی ہے ماما ماما کی بات مطلب سمجھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اس نے مجھے گرمی سے پاگل کیا کوئی اس کو سمجھا ہو اب نکلی سو رپ جان بالکل علم انسان کے لیے چراغ کی ماں مگر جس طرح اندھیرے میں چراغ راستہ دکھاتا ہے اسی طرح علم کو صحیح اور غالط میں فرق کرنا سکھاتا ہے اسے اچھے الاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے اس کے کردار کو سنوارتا ہے اور اسے ہر معاملے میں انصاف اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا سکھاتا ہے جبک جہالت انسان کو ایسے راستے پر ڈال دیتی ہے جہاں اسے اپنی غلطوں کا بھی احساس نہیں ہوتا
اور اگر کوئی شخص پہلے جاہل تھا لیکن اب اسے اپنی کمی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے یا بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے
ہان جا ہے اخلا اور علم حاصل کرنے کا دروازہ دروازے کھلا ہے کھلے ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی نیت کرے قرآن و سنت کا علم حاصل کرے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اپنی غلطیوں پر غور کرے اور ان سے سبق لیے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے ہدایت کے راستے ا ان آسان فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی پہلے سے کئی بہتر ہو سکتی ہے
بالکل اب یہ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سنے کی کوشش کروں گی اپنے اساتذہ کی بات غور سے سنوں گی اچھی کتابیں پڑھو نگی دینی تعلیم بھی حاصل کروں گی اور کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کروں گی تاکہ میں جہالت سے بچ سکوں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہی ایک سمجھدار اور کامیاب انسان کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے دوسروں کی عزت کرتا ہے اور ہر وہ بات اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے اللہ ہو تالی کی رضا لوگوں کی بلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے قریب لے جا کر لے جائے کیونکہ علم انسان کو بلند مقام اتا کرتا ہے جبکہ جہالت اسے ہر میدان میں نقصان اور محرومی کی طرف لے جاتا ہے چلیے
بالکل چلیے اللہ حافظ